السلام علیکم کیسا ہے یار بہت دن بات کریار س کال ہی کر لوں
وعلیکم السلام میرے بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں تو بتا ہاں یار بہت دن ہو گئے بات کیے ہو گئے میں بھی بس تجھے یاد ہی کر رہا تھا مجھے بتا گھر میں سارے کیسے ہے گھر میں سارے ٹھیک ہے
ا شکر ہے اللہ کا سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے امی ابو اور بھائی سب بسے میں ری گر میں سب کھیری تھا حالانکہ ک تبھی آ کیا
ہاں اب ان کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہے کچھ دن پہلے تھوڑی کمزوری پر اب دوائی وقت پر لے رہی ہے تو ٹھیک ہے ابو بھی کام سے تھوڑا سکون میں ہے آج کل بس گھر میں وہی روزمرہ کی رونق ہوتی یہ تو اچھی بات ہے نا کہ سارے ٹھیک ہے
معذرت چاہا ہوں آپ کی آواز بہت دھیریں آ رہی ہیں
اب کیسیے آ رہی ہے میری بات
ہاںاں اب تھوڑی بہت ہی گ رہ
چلو میرے بھائی کوئی بات نہیں
ہ چلو سن کر بہت خوشی ہوئی یار تجے پتا ہے نا ہماری اس دوست کی شادی آ رہی ہے اگلے مہینے مجھے تو ابھی شفروری ہے آ ڈ باقی سب تیاریوں کی
ارے ہاں میں تو خود اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ اتنے سالوں بعد ہم دوست دوبارہ ملیں گے شادی کی سبق اندور تیاریاں شروع ہو چکی ہے کیا ان کے گھر مجھے وہ بتا دے تو اور تجھے کچھ پتا چلا اس کے بارے میں
ہاں میری بات ہوئی تھی اس سے پرسوں ا کہ رہا کہہ رہی تھی کہ رشمی بہت دھوم دھام سے ہوگی پہلے دن د کی سنگیت ہے نا پھر مہندی اورھر بارات اور ولیما سنا ہے انہوں نے بہت بڑار رکھا ہے ہم سب دوست کو تو پہلے ہی دن سے ہی وہاں ہونا چاہیے
بالکل بالکل بھائی ہم بچپن کے دوست ہیں اگر ہم ہی جلدی نہیں جائیں گے تو تو کون جائے گا مجھے تو سب سے زیادہ مزہ ڈولکی اور مہندی پر آتا ہے وہ جو رونق ہوتی ہے گانے گانا اور سب دوستوں کو مل کر ہلا گلہ کرنا اس کی بات ہی الگ ہے
سچ میں ویسےورے کپڑوں کا کیا سوچا ہے میں نے تو سوچ رکھا ہوں کہ مہندی پر کچھ پیلایا ہرا بہنوں بالکل روایتی انداز میں اور بھارت کے کچھ کام الگ ک اپنا پہننا پڑے گا
میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ مہندی پر تو کچھ پیلا رنگ کا پہننا چاہے وہ تو اچھا لگے گا شلوار قمیز پہنتے ہیں وہ اچھا رہتا ہے میں ایک لمبا کرتا وغیرہ بھی سلوانے کا سوچ رہا تھا اور ولیمے کے لیے کچھ ہلکے رنگ کا جیسے فروزی یا گلابی جو تھوڑا ستھرا اور نایاب لگے چلیں گے نا ساتھ میں کپ ڈے لینے ج
بالکل چلیں گے کے لیے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا ہے میں کیا تو پھر وہاں درجے کا چکر کاٹنا پڑے گا وہ الگ مصیبت ہے دری لوگ ہمیشہ کپڑے نہیں دیتے ہیں نا اس لیے ہمب چلنا چاہیے تاکہ وقت پر سب تیاریاں ہو جائیں
صحیح کہ سیح اچھا یار ت نے سنا ہمارے باقی دوست بھی آ رہے ہیں کچھ تو یار دوسرے شہروں سے سفر کر کے آئیں گے ان سب سے ملے ہوئے زمانہ ہو گیا ہے
ہاں یار مجھے بھی بتایا تھا انہوں نے سب کہہ رہے تھے کہ کسی کی شادی کی ب بہت بڑی ملاقت ہو جائے گی سب کا کہنا تھا کہ انہوں نے سفر کی تیارییا شروع کر دی ہے کسی نے گاڑی پر آنا ہے کسی کو انگاڑی کے بارے تک کیا کرنا ہے کیا رکھا ہے کر رکھا ہے
ا سفر سے یاد آیا مجھے جب ہم سب ملیں گے تو شادی کے بعد کہیں گھومنے کا پروگرام بھی بنانا چاہیے نا شادی کے فورم بع سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک دو دن کا کا چھوٹا سا سفر کہیں نکلے ا کے لیے نکلے کسی پرسکون جگہ پر جہاں صرف پہاڑ ہو ٹھنڈک ہو ایسی کو کسی جگہ جانے کا ارادہ کرے
ہاں ایک تو بہت تہ خیال ہے میرا بھی بہت دل ہے کہ کسی گرم م شہور شرابی سے دودھ کہیں دور ن لے چلوں سفر کا اپنا ہی الگ مزہ ہوتا ہے ہاں کن سن جب دوست ساتھ ہوتے ہیں نا ہم سب گاڑی میں گاڑی اہ گ راستے میں رک کر جائے سکیں گے اور بہت سی تصویریں کھینچیں گی
ہاں نہ ہاں نہ اور وہاں جا کر بس سکون سے باتیں کریں گے ویسے بھی روز کی اس تھکا دینے والی زندگی سے تھوڑا وقت نکالنا ضروری ہوتا ہے مجھے تو سفر میں سب سے زیادہ راستے کا مزات تا ہے وہ درخت وہ پہاڑ وہ کھلی ہوا ہے نا یار سفر میں تو مزہ ہی آ جاتا ہے انسان کو
مازرت چاہتا ہوں آپ کی آواز بہت آ رہی ہے
ابھی کیسی آ رہی ہے
ابھی بھی آ رہی ہیں
ابھی کیسی آ رہی ہے میر دے یار
یار بہت در یار یار تھوڑا بہت د ووم بڑھا سکتی ہو انیش فڑو کو
ایک سیکنڈ رکو ایک سیکنڈ رکو ابھی کیسی آ رہی ہے آ
ابھی بھی بہتدھی میں آ رہی ہیں
یہ شاید آپ کو دھیمی رہ گئی ہے آواز آپ اپنا والیوم آپ کیجیے
چلو چھڑو اور بتاؤ ہاں بالکل اور جب ہم سفر میں کھانے پینے کی بات آئے نا تو مزہ ہی دوپر ہو رہاتا ہے رسوں کا دبو کر کھانا وہ کھڑی اور گرم گرم رو یا اور وہ اس کے بعد وہ مخصوص پتی چائے مجھے تو ابھیی بھوک لگ رہی یس
ہاں ہاں ہاں تو نہیں بدل سکتا یار کھانے کی بات پہلے آتی ہے تیرے دماغ میں پر بات تو سچ ہے راستے کے کھانے ویسے بھی بہت لذیذ ہوتے ہے اور پھر جب ہم اس جگہ پہنچیں گے تو وہاں کے جو مشہور پکوان ہوں گے وہ بھی چک رکھیں گے مجھے نئے نئے کھانے آزمانے کا بہت شوق ہے
ہاں کھانے سے یاد اس شاد میں بھی سنا ہے کھانے کا بہت بڑا انتظام ہے وہ لوگ نا بہت ا چنی ہوئی چیزیں بنو رہے ہیں بریانی قورمہ کباب اور مٹھائی میں شاہی اور کری اور گفی میں تو اس دن کو پرہیز نہیں کرنے والا
میں بھی نہیں یار میں بھی نہیں شادیوں کا کھانا ہوتا ہی ہے اتنا لذیذ ہے کہ بندے خود کو روک ہی نہیں پاتے اور پھر جب دوست ساتھ ہو تو کھانے کا لطف اور بڑھ جاتا ہے ایک دوسرے کی پلیٹ سے چیزیں چرانے میں جو مزہ ہے وہ اکیلے کھانے میں کہاں ہے نا یار
صحیح بات ہے اچھا تو نے دیکھا ہے آج کل کی تو ہر کا بھی موسم چل رہا ہے ابھی حال حال ہی میں جو ہاں تیوہار گزرا ہے نا اس کی رونق ہی الگ تھی گھروں میں باہر آئی ہوئی ہے کہ ہمارے گھر تو بہت سےیمنا ہما ہےے
ہاں ہاں ہمارے یہاں بھی ایسا ہی تھا تیوہار کے وقت ہو تا ہی ہے اس لیے سب عجیب و قریب ایک جگہ جمع ہوتے ہے امی نے اتنے پکوان بنائے تھے مٹھائیاں آئی تیں اور پورا گھر رونق سے بھرا تھا مجھے بھی یار بہت ہی اچھا لگتا ہے تہوار وغیر دن ہر طرف ایک خوشی کا سامنا ہوتا ہے
ہاں مجھے بھی یاد ہے وہاں پرس جب سب نئے کپڑے پہنتے ہیں نا ایک دوسرے کو کے گھر پ جاتے ہیں اور جو پرانی رجشیہ ہوتی ہے نا انیں بول کر گلے ہم ملتے ہیں وہ دیکھ کر تو دل کو بہت سکون ملتا پر ہماری روایتیں تو وسی بھی ایسی ہیں کہ تہوار پر دھوم دھام لاز لازمی ہوتی ہے
سچ کہا یار سچ کا اور اب یہ شادی بھی کسی تہوار سے کم نہیں ہونے والی ایک طرف دوستوں کا ملنا دوسری طرف سفر کا پروگرام اور تیسری طرف اتنا لذیذ کھانا اور فنکشن یہ اگلا مہینہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین مہینہ ہونے والا ہے
میں ابھی تو ابھی سے دن گن رہا ہوں امی سے رہی تھی کہ مجھے ابھی سے اجازت دے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو انہوں نے کہا کہ اگر تو ساف ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہاں مجھے بھی بھیج دیں گے
ہاں آپ کو بھی اچھے سے بھیج دیں گی چلو کوئی بات نہیں یہ تو بہت اچھا ہوا میری امی بھی تیری وجہ سے مجھے ہر جگہ جانے دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کا جو دوست ہے بڑا ہی عملی دوست ہے کوئی شرارت نہیں کرتا غلط حرکت نہیں کرتا انہیں پتا ہے کہ تو سمجھدار ہے اور اچھا اچھا انسان ہے غلط بری عادتوں سے دور رہتا تا ہے تو بس سمجھ لے کہ ہمارا پروگرام پکا ہے اس بار ہم ضرور آ رہے ہیں
ہاں ہاں ہاں بائک بکل پکا پکا چل گ اور سنا باقی وغیرہ سب ٹھیک ہے
ہاں گھر میں یار سارے ٹھیک ہے چلو یار پھر کسی دفعہ بات کر ہیں آرام سے بات ہو کرتے ہیں ٹھیک ہے نا
ہاں ہاں بھائی پکا اپ خیال رکھیے ب
چلو چلو یار اپنا بھی خیال رکھے گا چلو اللہ حافظ میرے بھائی
اچھا اللہ حافظ